ہاں بولو آواز آ رہی
ہاں ہاں آ رہی کل تمہارا وائی فائی بند تھا کیا را شام میں
او یہ لوگ بارش کی وجہ سے بند کر رہے ہیں نا بولے کل رات کو بارش چالو ہو گئی تھی
ہوں نہیں وہی میں نو بجے لکشمی کو لگا رہی تھی
یہ یہ تھے نا گھر میں یہ بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ فون میں کیا بات کر رہے
ہاں ہاں اس لیے پھر میں نے فر ٹرائی نہیں کری میں بولی بھائی ہے
نہیں نہ ان کو پتہ نہیں ہے نا
اچھا
کل دو تین بار میرے کو یہی بول رہے تھے کیا چل رہا ہے آنے کے بعد فون لگا رہی ہے فون لگا رہی ہے
ہ ہ نہیں تو کل آپ بولے کھانا بنا رہی ہوں تو فر میں بولی دیکھتی ہوں لگا کے فر میں فری ہو گئی تو تو دیکھی تو نہیں فر نیٹ بند تھا تمہارا بھی بند تھا اور اس کا لکشمی کا بھی بند تھا پہلے لگ رہا بھائی یہ بول کے کیا پتہ نیٹ وٹ بند کر ے کیا
اس کے لیے میں نیٹ بند کر کے رکھی پھر انہوں نے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وائی فائی بند کیا
وہ بولتے ہیں بارش چالو رہے گا تو بند کرو بند کرو وہ پیچھے لگ
ہاں تو وہی بندی دکھا رہا تھا میں وہ لگا ری تھی کال کو جی لگ رہا
میں بھی سوچی تھی رات کو ایک ہی کال باقی پٹافٹ کمپلیٹ کر کے لیتے ہیں تو آج وہ نہیں ہے ابھی وہ شام کو آئیں گے تو میں بولے چلو ابھی تھوڑا ایک کال کر کے
وہی تو لکشمی ابھی نہیں ہے نا گھر میں گئے
ہے سوئی ہے اٹھ رہی ہے کدھر دیکھو گیارہ بج رہے ابھی
ہا ہا ہا
اتنا اٹھارہی ہے اٹھا رہی اٹھنے کو تیار نہیں ہو وہ لڑکی
ہوں ہوں ہو ں ابھی وہ ا فری ہے نا جاب بھی نہیں ہے پڑھائی بھی ہو گئی نا اس کی
پڑھائی ہو گئی ہے گرے گریجویشن ہو گیا اس کا پورا
پھر آگے کچھ کیے نہیں
ابھی وہی کورس ڈھونڈ رہی ہے وہ کورس کا ہی کورس کے لیے تو وہ کام چھوڑ دیا اس نے ابھی
اچھا کاے میں انٹرسٹ ہے اس میں اس کو ایڈمیشن لے لو بولنے کا فری ہے ابھی کس چیز مطلب کاے کا کیا کورس کریں گے اس کا لے لینے کا بھی نا ایڈمیشن
وہی تو وہی فیلڈ میں ہی وہی ڈھونڈ رہی ہے
آں
دیکھتے ہے ابھی کہاں پہ ملتا ہے آج ایک جگہ جانے والے ہے
تھی نہ سامنے لڑکی تھی نا اس نے تو تیرہویں کری گریجویشن بھی پورا نہیں کری اور اس کو انٹرسٹ تھا نا پر ڈیزائنر کا اور جو اپنا یہ گھر کے ڈیزائن کرتے نہیں کیا اس میں انٹرسٹ تھا اس کو آرکٹ ایک ہاں اس میں انٹرسٹ تھا تو اس میں اس نے ایڈمیشن لے لی تو وہ ایک سال کا اسی ہزار روپئے تھا کچھ کرنے کا اس کا
اچھا
اور اس نے گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں کری تھی
ہاں کر سکتے ہیں ویسا بھی کورس کرنے کا رہے گا نا
اس کا ایڈمیشن سائن میں کوسی کالج ہےینا ہے وہاں پہ تھا اس کا چودہویں میں تھی تو نہیں کری اس نے وہ وہاں سے چودہویں کر کے چھوڑ دیا اور ایک سال گئے سال کا تو پورا سال اس نے اس میں ہی نکال لیا ابھی کیا پتا یہ سال کیا کر رہی ہے آگے
انٹرسٹ رہے گا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے اس کو اس میں نہیں نہیں اس کو تھوڑا بہت مارکیٹنگ میں کرے گی بولتی ہے اس میں تھوڑا انٹرسٹ ہے اس کو
ہاں مارکیٹنگ میں ہی لے لینے کا
اس کا بھی فیس بہت ہے نا نائنٹی تلک فیس چل رہا ہے
ہوں فیس زیادہ ہے اسکا ہاں
تھوڑا یہ سال رکے ابھی بولے ابھی تھوڑا
تو لوگ ایسا مطلب قشط میں نہیں لیتے نا ایک ساتھ لیتے نا پورا فیس
ہاں ان کا پورا فیس ایک ساتھ بھرنا پڑتا ہے
ارے تو پگلیٹ لڑکی ہے نا اپنا ک جاب کر کے جاب کر کے بھی رہتی اور اور پیسہ جمع کر کے کر لینا چاہیے تھا
یہ تو کر رہی ہے ویسا وہ پانچ چھ مہینے ہو گئے جاب بھی کر رہی ہے
ہاں
کیا ہے تھوڑا ادھر ادھر ادھر ادھر ہو خرچہ بہت کرتی ہے وہ پیسہ جمع اس کے پاس بھروسہ نہیں رکھنے کا کہ وہ جمع رکھے گی پیسہ
پیسہ نہیں ابھی وہ لڑکی کیا کرتی تھی پتا ہے وہ اس نے بیوٹیشن کا کورس کری ہے سلائی کا کورس کری ہے اور پھر اس نے مہندی کا بھی کو مطلب مہندی بھی لگاتی تو وہ دلہن وغ دلہن ولن لوگ کو مہندی بھی لگانے جاتی تھی تو اچھا خاصا پیسہ ملتا دلہن مہندی میں تو اس میں بھی جاتی تھی پھر میک اپ دلہن برائڈر میک اپ میں بھی جاتی تھی وہ تو وہ تھوڑا بہت ایسا کر کے خرچہ اپنا اسکول کالج کا نکالیے اور اس کے اس میں ایسا تھا بیس بیس ہزار کر کے بھرنے کا تھا
اچھا
ہاں ایک ساتھ نہیں بھرنا تھا شاید بیس بیس ہزار کر کے بھری تھی
کیا پارلر بھی سکھائی وہ پارلر کا بھی اس کو اس نے سرٹیفکیٹ دیا نہیں
ہوں پارلر اس کے پاس ہی گئی نا سمن کے پاس گئی تھی نا
جمن کے پاس سییکھی تھی نا
ہاں اس نے آفرین کو بھی نہیں دی میںج چھوٹے والی سکھی نا اس
دیا نہیں پھر پیسے کے لیے پیچھے پڑی میرے کو پورا پیسہ بھرو کر
ہوں ہاں تو آپ ان کا بھی پورا سب میک اپ ویک اپ کا سب ہو گیا تھا اس کا فیشیل بلیچ وغیرہ سب خالی تھوڑا ہیئر کٹنگ شادی ہو گئی نا پھر اس کی
نہیں جو ہم لوگ بول رہے تھے نا وہ نہیں سکھا رہے تھے وہ ہیئر کٹنگ ہاتھ میں نہیں دے رہے تھے میک اپ کا ہاتھ میں نہیں دے رہے تھے
رو نہیں دیتی
آئی برو نہیں دے رہی تھی تو یہ اس تو اس کا جمع نہیں وہ چھوڑ دی ادھر سے کلاسزس بیچ میں ہی چھوڑ دی پھر پھر وہ میرے پیچھے لگی بولتی وہ چھوڑی ہے تو میرا غلطی ہے کیا ابھی آپ پورا خبر ہو میں بولی میں پیسے کی بھرو اس کو پورا ہونے دو نا آپ سرٹیفکیٹ دو دتے میں پیسہ وہ تھوڑا شام لو کا مچ مچ مچمچ ہو گیا بیچ میں پھر وہ بعد میں میں بولی دیکھو بابا میرے اوپر نہیں آپ لک
وہ اس کا تو ابھی پارلر وغیرہ بھی زیادہ چل نہیں رہا ہے
ادھر چلتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے اتنا سرٹیفکیٹ پہلی بار کسی کو دیتی بھی نہیں ا کالی پکڑ کا ادھر لگایا ہم لوگ فائدہ بھی نہیں کچھ آ رہا بھی نہیں ہے پہلی بار اس کو
ہوں ہوں ایبرو تو نہیں ہاں تھا فیشیل اور بلیچ کو سمجھو کر لیتے ہیں لیکن ایبرو کے لیے ہاتھ صاف نہیں ہوتا ایبرو کے جلدی
تھوڑا تھوڑا کوشش کر کے میرا ایبرو کر رہی تھی وہ بیچ میں لیکن اس کو تھوڑا بیچ میں جاب لگ گیا ہے نا
ہاں تو یہ جو گیتا دیدی ہے نا وہ کرا رہے نا ایبرو پہ ہاتھ صاف کرا رہے بولے لیکن کیسا ایک اس دن میرے سامنے ایک لیڈی پوچھ رہے تھے نا تو ان کو بتا رہے تھے ان سے پوچھنے کا کیا ہے کرائیں گے کیا
میں بھی یہی دن ہاں وہ گیتا اچھی ہے
ہاں نہیں وہ اچھا کرتے مہندی آفرین ان کے پاس مہندی سیکھنے جاتی تھی لیکن وہ بھی کہ اتنا انٹرسٹ نہیں لی اس نے سیکھی نہیں لیک لیکن وہ سکھائے ہے اچھا سکھاتے ہے اس کو جو تھوڑا بہت ہی سکھایے ہے
گیتا کو تھوڑا تھوڑا میرے کو اچھا لگا اور وہ تھوڑا بھی اس میں میرا بھی ایک دو بار ایبرو کیے تے ایک دم مست ایبرو بنائی تھی
ہاں اور بات کرنے میں بھی تھوڑا مطلب نرمی سے بات کرتی زیادہ ایسا کڑک بات نہیں کرتی
سمن کا جیسا نہیں ہے پکانے کا کھا لے جا کے
ہاں
پچند بہت ہے اس کا
پیسہ پیسہ پیسہ رہتا
ہاں تورنت پیس ہاتھ میں دو پوران پیسہ ہات کام تو پورا پرفیکٹ نہیں کرے گی لیکن پیسہ ہاتھ میں
وہی تو
اور نہیں بابارے میں اس کے لیے میں اس کو پاس چھوڑ دیا اب میں گیتا کے پاس ہی جاتی ہے آئیبرو کرنے کو
ہاں
تو تین بلاؤزز بھی اس کے پاس ہی سلائے بلاؤز بھی مست سیلائی اس نے
ہوں ہوں اچھا سیتے میرا بھی بلاؤز شادی کے ٹائم ان سے سلائی تھی ج اچھا سیے گیا
ویسا بولیں گے ویسا سلا کے دے گی
ہاں تھوڑا ان کا ڈریس میں نہیں ہے ہاتھ صاف اتنا
ہاں ڈریس نہیں آتے ہیں
نئی ڈریس میں اتنا نہیں ہے ان کا میرے کو وہی مجھ میں بولی تھی میرا ڈریس میں ہاتھ صاف کرا دو میں بھی سیتی ہوں گھر میں ڈریس لیکن کیا اتنا گلا وغیرہ بنانے کے لیے نا یہ ہوتا تھوڑا باقی تو سب میں کر لیتی برابر تھوڑا گلا ہی میرا مطلب ڈیزائن والے گلے وغیرہ زیادہ جمتا نہیں بنانے کے لیے
آپ کو اسٹریٹ پینٹ جامتا ہے کیا
ہاں میں ایسے گھر میں تو بناتی ہوں بھائی میرا ہو گیا جد کام ممی کا آفرین کا یہ لوگ کا
وہی نا میرے کو خالی ایک اسٹیٹ پینٹ سی لانے کا تھا
ہاں تو گھر میں تو ہوں ایک ڈیمو ہوگا نا تمہارے پاس ڈیمو نہیں ہے
ڈیمو
مطلب ایک بنا ہوا پے جیسا پینٹ تم کو چاہیے ویسا پینٹ ہے کیا تمہارے پاس
مطلب س اسٹیٹ بینٹ کا وہ آ یہ بول رہے ہیں نا گھر میں ہے کیا بول رہے پینٹ ویسا
ہاں ہاں ہاں تم کو جیسی پینٹ چاہیے
ہاں ہے نا ویسے ہی سیم ہے میرے پاس
ہاں مطلب کیسے ابھی میں لیتی نہیں ہوں لیکن ایسا کسی کا بھی کیونکہ تھوڑا کا وہ خراب ہوئے گا تو اپنا سلائی کا پیسہ تو چھوڑو لیکن سامنے والے کا کپڑا خراب ہو جاتا نا پھر وہ ٹے وہ ڈر لگتا میکو
وہی میں بھابھی کو ایک بار پوچھی تھی تو بھابھی بولے ہاں وہ بھی اچھا سلاتے ہیں ڈریس
ہاں تو میں کیسا گھر میں ابھی جیسے دیدی لوگ کا سی دیتی ممی کا سی دیتی بھابھی کا سی دے دیتی ہے میرا خود کا سیتی ہے اور اپنا بچے لوگ کو صوفیہ کے لیے ڈریس وغیرہ گھر میں سی لیتی ایسا سی لیتی ہے میں نے ابھی تک باہر کا کسی کا لی نہیں لی تھی مطلب وہاں پہ ایک ہے ایسے سامنے آجو بجو میں تھے جو لڈیز لوگ وہ لگالی جی وہ لوگ نے تو ایسا کچھ شکایت بتایا ہی نہیں خراب ورب ہوا بول کے ہاں وہاں پہ رہ رہی تھی نا میں جہاں پہ پہلے
اچھا
وہاں پہ بھی سی تھی ایسا ایک دو جن کا کپڑا وہ لوگ نے ایسا کچھ بولے نہیں
تو کتنا دو اڑھائی میٹر لگے گا یہ پینٹ کو
سوا دو میٹر تمہاری ہائٹ زیادہ ہے نا ڈھائی میٹر کپڑا لگتا
ڈھائی میٹر
ہاں
اچھا دیکھتی میں پھر میں ڈھائی میٹر کا کپڑا لیتی ہے
ہاں
کررا دیتی آپ کو ماپ کے لیے دیکھو پھر ہو سکے تو اچھا سے دیکھو میرے کو دو سیلاکے
ہاں ہاں ابھی کیسے ہے میں نے گھر شفٹنگ کری نا تو آپ نے ان کے ادھر رکھئیے میری مشین
اچھا چلے گا ایسا کچھ نہیں ہے آرام سے
کل آؤں گی نہ تو میں تم کو بتاتی ہوں تو پھر تم مجھے دے بھیج دینا
چلو وچا اچھا ٹھیک ہے ہاں
ہیلو
ہاں میں بولتی ہے اگر لائے گی نا
امم میں مشین لے کر